ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری والالک مکم مسلہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں
ہیلو
ہاں جی اب آ رہی ہے آپ کے پاس اب بولیے اب بولیے اب اب آ رہی ہے آپ کے پاس
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
کیسے ہیں آپ
میں ٹھیک ہوں الحمد اللہ آپ بتائیے آپ کیسے ہو
میں ٹھیک ہوں ویسے آج آپ کیا کر رہی تھی
آج میں تعلیم میں صبح سے مصروف ہوں اتنی مصروف ہوں کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کیا سمے ہو رہا ہے ابھی صبح جلدی اٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی آج صبح سے
اچھا صبح کتنی اٹتی ہیں
میں عام طور پر صبح چھ بجے اٹھ جاتی ہوں پر کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے ہمیں
اچھا
جی صبح اٹھ کے دیکھ دیکھیے ہم پہلے کیا کرتے ہیں ہم پہلے مہ م دھ ہوتے ہیں پھر تھوڑا ناشتہ وغیرہ ہماری امی بنا دیتی ہیں صبح اٹ کے تو ہم امی کے ہاتھوں کا ناشتہ کھاتے ہیں پھر اپنی پڑھائیع شروع کر دیتے
اچھا ناشہ
جی مجھے ناشتے میں پراٹھے پسند ہے آلو کے پھر کبھی کبھی چائے بسکٹ بھی مل جاتی ہے ہمیں اور پھر ہلکا کھانا بھی ہمیں بہت پسند ہے صبح صبحل صبح کھانے میں ہلکا ہی پسند ہے ہمیں آپ کو کیا پسند ہے بسے
ہوں
مجے تو نا فیمس چائے اور بریڈ بہت زیادہ پسند ہے
اچھا اچھا جی ہمیں بھی شاع بہت پسند ہے ہم تو چائے کی دیوانی ہے
کیسے ویسے کیا ہو نا پڑھائی کرتے صبح صبح
جی بٹ ہم ویسے تو امتحان قریب آ رہے تو ہم تو اس ڈیلی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلی پ ہم لوگ صبح اٹھ کے ہم پڑھا کرے بٹ کبھی کبھی تھک جاتے ہیں تو نہیں کر پاتے
اچھا اچھا ااتی تو پھر رہتا گا
تھوڑا آرام کرتی ہوں پھر گانے سن لیتی ہوں یا پھر ہم فون استعمال کرتے ہیں
اچھا کس طرح کا
ہی آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے
ہیلو
جی آپ بولیے
آپ کو ویسے کس طرح کے گانے پسند ہیں
مجھے جو دل کو آرام دے ایسے گانے پسند ہیں دل کو سکون دے ایسے والے گانے بہت پسند ہیں آپ نائنٹی ایئر سمجھ سکتے ہو
نائنٹی ایساں جو پرانے گانے ان میں ایک الگ ہی فیل ہوتا ہے
جیپ وہ آپ کو آپ کو اتنا اچھا محسوس کرا دیتے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ جنت میں پہنچ گئے
صحی بات ہے
جی آپ کو کیسے گانے پسند ہیں آپ کو ابھی ایسے
پورے دن میں کنے اتنا موبائل یوز کر لیتی ہووں
جی کبھی کبھی تھوڑا زیادہ چلا لیتی ہیں استعمال ہو جاتا ہے پھر ہمیں پچھتاوا بھی ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم نے پورے دن صرف ہم موبائل میں گھسے ہوئے تھے ہم موبائل کا استعمال کر رہے تھے ہم پھر پھر کام بھی کرنا چاہیے ہمیں تو اس چیز کا ہم پھر بعد میں پھتاوا بھی ہوتا ہے
صحیح بات ہے ویسے پڑھائی کے ساتھ موبائل کو سنبھالنا کافی مشکل ہوتا ہے نا
ہاں جی وہ تو ہوتا ہے کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے مگر مگر میں تو یہی کوشش کرتی ہوں کہ پڑھائی پر زیادہ دھیان رکھوں
صحی بات ہے آپ کو کون سے سبجیکٹ سب پسند ہے
ہمیں نا بایولوجی بہت پسند ہے لیکن فزکس کبھی کبھی بہت مشکل لگتی ہے نا تو ہم نہیں ہمیں پسند ہی نہیں ہے ہمیں کرنا ہی نہیں پسند آتا اس کو بہت مشکل لگتا ہمیں
اچھا مطلب آپ ابھی کون سی کچھا پڑتی ہو
جی یہ تو پرسنل ہے آپ ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتے اس کے
اچھا س
ا اوکے کوئی بات نہیں
کوئی سوال اگر کوئی سوال سمجھنا آئے تو پھر کیا دیتی ہو ایسے فزکس میں
میں اچھا ہاں تو میں نا دوبارہ کوشش کرتی ہوں اس کو یا پھر میں اپنے ٹیچر وغیرہ سے پوچھتی ہوں یا پھر کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھ لیتی ہوں
فاریک وکاتتی
باریک وقت میں ہم لوگ گانے سنتی ہوں میں تھوڑا تھوڑی گفتگو کرتی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ اور یا پھر میں تھوڑا آرام کر لیتی ہو جیسے آپ سب سے دل کرے اگر میں تھک گئی ہوں تو میں آرام کر لوں گی یا پھر میرا گفتگو کرنے کا من ہوگا تھا گ گ کروں گی اپنے دوستوں کے ساتھ
اچھا آپ کو کھانا بنانا پسند
زیادہ نہیں مگر تھوڑی تھوڑی کوشش کرتی ہوں
اچھا صحیح ہے کوشش کرنی چاہیے
ج جی
تبھی تبھی تھوڑا بہت سیکھ پاتی ہے ہی میرا پسندیدہ کھانا تو دال چاول مجھے بہت زیادہ پسند ہے
اچھا آپ کو باہر کا کھانا زیادہ پسند ہے یا گھر کا
میرے کو گھر کا جانا گھر کا کھانا ن زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے
او یہ تو صحی بول رہے ہو آپ کہ گھر کا کھانا بہت اچھا رہتا ہے ہماری صحت کے لیے بٹ ہمیں تو نہیں پسنتا تھا ہم نہیں کھاتے زیادہ
نہیں ہمارے یہاں پہ تو بت زیادہ ہ گیا
جی بالکل صحیح کہتے ہیں وہ کہ گھر کا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری امی بھی ہمیں سمجھاتی ہے بٹ ہم نالائق ہے تھوڑا کہ ہم نہیں ہمیں کوئی بات نہیں جانے دیجی
اچھا آپ نے بتایا نہیں آپ کو گھومنا پسند ہے
ا مگر مجھے پہنچ جانات ایسھومنے کے لیئے
اگر چھٹی ملے تو آپ کہاں جانا پسند کرو گے اگر آپ کو سمے ملے وقت ملے تو آپ کہاں جانا پسند کرو گے
مجے ک سان سی جگہ پر جانا پسند ہوگا جے پ میںوں اور جو اھا وہ بس میرے کو فیل کرا ہے کہ ہاں شانتی دے سکون ہو وہا آ
کیا بات ہے یار ہ ویسے آپ آ کتنے تووستے ہے
دوست تو بہت سارے ہیں لیکن کچھ اچھے دوست ہیں جس سے میں
اچھا
جنوں جن سب بات کرنا پسند ہے
جی دوست ہونا تو بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوستی میں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے
سچ بتاؤں نا دوستی میں سب سے سب سے چل دوستی میں بھروسہ اور اچھی گفتگو ہونی چاہیے یہ دو دوگلے لوگ نہیں ہونے چاہیے دوست میںب سب سے زیادہ معنے رگتا ہے نا وہ ہوتا ہے بھروسہ
ہوں صحیح بات ہے اچھا تو آپ دیر رات تک جگتے ہو کیا
جی کبھی کبھی پڑھائی فار کی
پھر آپ کو صبح اٹنے میں تو مشکل ہوتی ہوگی ا آپ د دیر رات تک جگ رہے ہیں پھر
جی ہاں کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے کوئی بات نہیں گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ آ ک کو بھی پڑھائی کرتے بھی س لگ جاتا ہے
صحی بات ہے ویسے آپ کون سا موسم پسند ہے
مجھے مجھے ب مسم بہت زیادہ فسل ہے کیونکہ بارش کا
اچھا اپ جی بولیے
ہاں ویسے آپ کا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں
جی بولیے نا
اب وش
آپ کی آواز ہمیں صحیح سے نہیں آ رہی ہے
آپ
اچھا ہاں میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں انشاء اللہ
محنت کرتے رہیے آپ ضرور کامیاب ہوگی
شکریہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں
اچھا م ب
جی ضرور اپنا خیال رکے جی ضرور اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ خدا حافظ
خدا حافظ